السلام علیکم
وعلیکم اسلام ٹھیک ہے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں
ہاں اچھے سے گھر میں سب ٹھیک
ہاں شکر اللہ کا آپ سناؤ
بس شکر اللہ کا
اور بولو یہی پتا
بس کام کیا
ہاں کام بس کر رہی ہے اور ہمیں کل کی تیاری بھی کرنی ہے نا اپ میٹ وغیرہ لو یا چکن وہ مجھے نہیں پتا فی الحال کب آئے گی تو میں کل کے دعوت کے بات کر رہی
کچھ دن کے دن کے کھانے پی انا ہے کہ شام کے
جی جی جو چھوٹی دوپہر میں ہی آئیں گے کیونکہ جی کو دوپہر میں کھانا ہے خوشی کو رہنا ہے خوشی کو رہنا
بولو پھر آپ کو یہ آج ہی پکانا پڑے گا نا سارا
ہاں اور کیا وہ ماما گئی اوپر سے پنیر لائی تھی ہم نے وہ اتنی کھٹی نکلی ماما نے واپس دی اب پتا ہی نہیں ہم کہا سے پنیر لائیں گے وہ کھٹی تھی
یہاں پہ بھی ہے نا شاپ جو نا ہمارے سائڈ سے ہے
وہاں کہاں ملتی ہے اچھی والی پنیر نہ کل جہاں سے پاپا نے لی نا اسی کے پاس سے آج کا اتنی میٹھی پنیر تھی اور سافٹ والی تھی اور سافٹ والی بھی
اور اس نے جرجی نے بولا پہلے چیک کرو جب اس نے مجھے تھوڑا سا پنیر کا ٹکڑا دیا نا وہ اتنی کھٹی تھی میرا ابھی بھی ویسے ہی منہ کا ٹیسٹ ہے خدا کی ماما نے بولا یہ پیسے ہی ضائع ہو جائیں گے اس لیے بہتر ہے کہ ہم واپس ہاں اور کیا پھر ماما نے اس کو واپس دے دی بولا یہ کیا دیا ہے آپ نے بولا یہ تو کل جیسی ہے ہاں میں نے بولا نہیں کل جس کل میٹھی تھی سوف ٹ تھی ہ آپ کو پتا ہے نہ اپنے دی تھی نہ سممرس میں سممرس میں اس دان کو یہ وسل وہ میں نے اس کا سنبھال کے رکھی تھی ہاں یلو کلر تھی پھر اس نے کل کسی سے وہ سنی آواز پی پی والی آواز اب یہ وہ مانگ رہا تھا مجھے بھی لاؤ مجھے یاد آیا میں نے بولا ہے ہے جو گوبا کا یہ دوائی کا ڈبا تھا نا وہ بلو کلر کا آپ کو بھی پتا ہے تو اسی میں میں نے رکھی تھی ا آ بول رہا تھا ماما جایہ کہاں سے لائی ہے اپنی ماسیی میں نے بولا میں نے نہیں یہ اس ماسی نے لائی تھی لیکن میں نے سنبھال کے رکھی تھی کیونکہ بچوں پے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کپ مانگے
مجھے آج بلو کو پھر سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے
ہاں اور کیا
یہ بیچارہ ٹھیک ہوتا ہے تو ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ
اس کو میں نے بولا اب میں تھوڑا سا کام کروں بس دو ہی ہے اس میں سے تو ایک خراب ہی ہو گیا بولا نہیں ابھی پانچ ہے ابھی مت کرو میں نے بولا پلیز بیٹا کروں بولا ہاں کرو آپ چپ کر کے ہے بس یہ اے کرنے دے گا پھر تو اس کے تھرٹی کمپلیٹ ہو گئے
ہاں دیکھو نا مجھے بچے آئے مجھے بچوں کو گیارہ بجے ٹائم یہ ابھی آیا
کی کیوں ابھی آیا
وہ ماں گھر سے بگا آتی ہے
ہاں سچ میں قدا کی قسم ہمارے گھر میں بھی ب ہم یہ نہیں کرتے وہ ہی ہے نا رضوان آئیگا اپ کے گھر اپ اس ماسی ہو
پہلے ہی پے گ
ہ گیارہ بجے رکھا ہے میں نے ٹائم تو گیارہ بجے بیچو
یہ نا گھر میں تنگ کرتے ہیں پھر بولتے ہیں چلو ٹیوشن کو بھیج دیتے ہیں اب یا ان کو جانا ہوتا ہے سبزی وغیرہ لانے چلو چلو وہی بیٹھو گے سوچتے ہی نہیں ہے با کوئی دوسروں کا
ابھی مجھے کیسی ہی ہے کام کچن کا
ابھی اچھے سے ہو جائیں گے جب یہ اللہ کے حوالے جائے گا نا ان شاء اللہ پڑنے تب مجھے رخسان یا شوبو کے ساتھ کرنے کو ملے کام
ہاں ابھی اچھا
ہاں دیکھو اس کی ماما بولتی ہے لیٹ ہوگیا اس نے سیدھا ہی بولا اس کو ابھی آنے کا گیارہ نہیں
ہوں ہمم ورنہ کیا اب کیا کر رہے
اںپ کو رات کو رہنا ہے وہاں پہ
نہیں نہیں
شوبو یہی بول رہی تھی اگر ماےاقرا کو واپس ہی آنا ہوگا تو ت میں بھی جاتی
نہیں میں کہاں نا اس کو بیٹھوں گی
نہیں وہاں وہ ہے نا آپ مت بولنا ہمارا لیکن وہاں بولا ہے کسی نے ہم ایک ر کو رات کو رکھیں گے
نہیں نہیں کس نے بولا ہے
شاںید رانی یا انشانی مجھے بولا
نہیں نہیں میں کہا رات کو بیٹھوں گی ایک تو مجھے بلو کو دینی پڑتی ہے ابھی ضروری دوائی اس کو آنکھ پھوٹ گئی ہے نا مجھے اس کو آنکھ کو ڈالنی پڑتی ہے دن میں تین بار دوائی تب جا کے یہ ٹھیک ہو جائے گا
اب تمہیں آج آنا ہے یا کل
نہیں میں جاؤں گی کل
ہاں کل تو شبو جا ہی نہیں سکتی کل تو اس کو پتی دیو آئے گا
ہاں نہیں میں نے پاپا کو بولا تھا آج پاپا نے بولا یہ کیا کہتے ہیں اس کو آج مجھے کام ہے آج مجھے کام نہیں ہے
اچھا آپ کو پاپا کو بھی جانا ہے آپ کے
ہاں وہ بھی دے گا نا دادی کے پاس نظر
اچھا ٹھیک
ہاں میں اسی کے لیے اب رکی کیونکہ کہ اگر میں آج جاؤں گی نا آج وہ مجھے پکڑ سکتے ہیں رات کو کیونکہ کل سنڈے ہے نا
ہاں تبھی تو یہی تو سنا ہے میں نے کل دیکھو میرا مت کہہ نا پلیز کال ان کو ہے نا دعوت رانی آنا ہے نا گھر شاید اس کو پھر وہ برتنوں میں ہیلپ ولپ کرنی ہوگی اسی لیے آپ رات کو رکھیں گے وہ کل
نہیں چھوڑ میں کہاں جاؤں گی پھر
میں نے سنا ہے اب پلیز میرا مت بولنا
امم
نہیں ابھی جب رانی آئے گی اس کو بھی مت بولنا مگر میں نے سنا او یہی بات سکتی ٹھیک ہے ہاں جی بالکل ہاں وہ بات تو ہے
رات کو نہیں بیٹھوں گی میں میں بس یہ جاؤں گی تو آؤں گی واپس ہم دن کا کھانا کھا کے جائیں گے پھر چھ بجے تک پانچ بجے تک آئیں گے واپس
اچھا ٹھیک
ہاں
اور باقی ٹھیک ہو
بس اگر ویسے مجھے آج مگر نہیں آج میں نہیں جا سکتی کیونکہ آج وہ پکڑیں گے رات کو کیونکہ کل ہے نا مجھے چھٹی ٹیوشن بچوں کو
ہاں ہاں جاو آج ہی رات کو
نہیں رات کو نہیں جا سکتے مجھے پاپا ڈانٹتا ہے پھر بہت وہ بولتا ہے تمہیں میری فکر ہی نہیں یہ تم مجھے اکیلا چھوڑتی ہو مجھے ڈر لگتا ہے
اچھا ٹھیک پیو پانی
مجھے پاپا بولتا ہے دن بھر تم کہیں بھی جاؤ لیکن رات کو گھر آ جاؤ
شادی پہ کیا کرو گی پھر شادی
وہی میں پارسو بسما کو مجھے بسما بھی یہی بول رہی تھی تمہارا پاپا رات کو بیٹھتا ہی نہیں ہے اکیل کے میں نے بولا مجھے وہی فکر ہے
بھی ہاں وہی ہے نا میں نے پاپا تو آپ کے پاپا کو بولا ڈالو ڈالو میں نے آپ کے پاپا کو بولا تھا لاسٹ ٹائم جب نا وہ اٹھا کس پہ ڈال دیا ا جب میں نے آپ کے پاپا کو بولا جب اقراد دلہن بھی ہوگی نا وہ مجھے کرے گی فون بڑی پاپا نے کچھ کایا اس کو کلاؤ کیونکہ وہ جہاں بھی ہوتی ہے پھر اس کو بڑی کی ہی ٹرسٹڈ ہے بڑی ہی لگ ہے
ورنہ کیا وہ مت کل میں نے سوچنے فون کیا کھانا کھایا کھایا کھایا
یا تو آپ یا تو آپ یا تو میں اس کے کھانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں
تو مت کھاتا ہے ورنہ میں نے اس کو سارا پکا کے رکھا تھا لیکن کھایا تھا اس کو میں نے پالک کی چٹنی بھی بنا کے رکھ رکھی تھی بوٹل گارڈ بھی بنا کے رکھی تھی
نہیں کھلا
کوئی پتا نہیں کیا ہو گیا ناتا ہنگ یہ چپ رہتا ہے میرے ساتھ اس کو جیسے فیب کوول ڈالا گیا ہے میر
ہاں ہاں عادت ہو گئی ہے نا اسس کو
بچپن سے یہ ہو آ ہو اور اور کہتا آ کو سمجھ نہیں آتا
ہں ہن ہں ٹھیک ہے جی
کچھ سمجھ نہیں آتا اتنا پیارا لگتا ہے اس کا یہ
ج
اب پتا ہے اس کی آ ہاں میں نے سنا
ہاں
اس کی آوجی ڈونٹ میں کر تی ہوں پتا ہے کیوں
کیوں
جب پانی کے ساتھ کھیلتا ہے نا شییر پہ پھر وہ ڈانٹ مجھے پڑتی ہے پانی گراتی ہو اس کو مدد کرتی ہو میں بھی کیا کروں گی کھیلتا ہے نا پھر اس کی آدھی ڈانٹ ڈانٹ مجھے مجھے کتنا پانی ڈالا پ نیچے اور اس نے اتنا کو نہیں ڈو میں کیا کروں گی میں چپا رہوں گی ابھی سوکھ جائے گا خود ہی
میں بولتی ہوں اب اگر میں اب کل جاؤں گی اگر ان لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑا پھر میں کیا کروں گی
سنا وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے
نہیں میرا پاپا بھی نہیں مانے گا
ہاں وہ کہاں مانے گا
وہ نہیں مانے گا
اور مجھے خود بھی اس بار گر کیکہ مجھے اس بار ہے نا بیلو کا بھی ٹینشن وہ نہیں
کے لیا تھا وہاں
ہم نے کون تیز تین لی تھی اور روٹیاں ووٹیاں لی تھی اور وہیں سے فروٹس لائے اور اسنیکس لائے وہیں سے نہ بریانی نہیں بریانی بنانی تھی نا اصل میں مجھے ہے
ہاں پھر کیا کیا بنایا پھر
بریانی بنانی تھی نا اصل میں مجھے
ہاں
تو مجھے ہوا نا شام کو پھر بیلو کا مسئلہ جب مجھے ہوا مجھے سارا رہ گیا نا پھر میں نے ان لوگوں کو بولا میں نہیں بنا سکتی تو ان لوگوں نے بولا چھوڑو مات بناؤ تو ہم کہن تی لیں گے پھر ورنہ بریانی مجھے ہی بنانی تھی مجھے ہوا نا پھر بیلو بچارا زخمی
کیا
میں پھر سات بجے تک ڈاکٹر کے پاس ہی تھی پھر وہاں سے آئی پھر یہ سارا صاف کیا یہاں پہ ہاں ہلو
ہاں لو چلو ہو گیا ٹائم اللہ حافظ